السلام وورحمت اللہ وعلیکم السلام عیری بھائی تو بھائی جان آپ ٹھیک ہو
ہاں بائی جانس میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں بھائی جان میں بھی ٹھیک ہوں گھر میں بھی سبھی ٹھیک ہے تو بھائی جان آپ کیا کر رہے ہیں
بھائی جان میں آج صبح سویرے اٹھے پھر میں نے واک واک وغیرہ یہ ایکسرسائز کی وہاں سے آ کے ناشہ کیا اب میں نے میں بیٹھا ہی تھا آپ کا کال آ گیا میں نے سوچا کہ آپ سے بات کر کے میں کچھ مطلب کچھ ٹاپک پہ ہم بات کریں گے
ہاں بھائی جان ماشاء اللہ مطلب کہ آپ نے بہت ہی اچھے کام کیے صبح اٹھ کے وا بائی جان می بھی روز روز گم تو اس سے تو ایکسرسائز ہوتی ہے اس سے آپ کو تو پت ہی یہ وہ کتنی زیادہ ضروری ہے انسان سب
بالکل ب بالکل
تو بھائی جان آج تو ہم نے بہت اچھے سے بات بات کی ہے نا
ہاں بالکل بھائی جان
تو بائی کیا مطلب کہ کیا بات ہے کہ ڈرائیونگ صرف مطلب کہ مجھے آج کل میں سوچ رہا تھا کہ پہلے ہی بتا دیا آپ کو کتنے سارے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں تو میں سوچ رہا تھا اسی پہ بات کر لے تاکہ ہمیں معلومات اویئر ہم ہو جائے جب ہم دونوں بات کریں گے تو تب ہماری باتیں آگے بھی پہنچے گی تب ہم اویئر رہیں گے ہیں نا ب جان
بالکل آپ نے اچھا ٹاپک لیا ہے بھائی جان
مل ک ڈرائیونگ صرف گاڑی چلانے کا نام نہیں ہے میرے بھائی ڈرائیونگ ایک ذمہ داری ہے جب ہم روڈ پر نکلتے ہیں تو صرف مطلب کہ اپنی نہیں بلکہ دوسرے لوگوں کی بھی زندگی کی کی بھی حس مطلب کہ حفاظت ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے تو اس لیے ہمیں ہمیشہ احتیاط کے ساتھ گاڑی چلانا چاہیے آج کل روڈز ایکسیڈنٹ بہت زیادہ ہو رہے ہیں مطلب کہ روز لائک کیا ہوتا ہے کہ خبروں میں ہم سنتے ہیں کہ کسی نہ کسی حادثے کی خبر سننے کو ملتی ہے تو وہ سب مطلب کہ ایکسیڈنٹ سے ہوتے ہیں تو ان میں اکثر حادث صرف اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہم ٹریفک رولس کی پابندی نہیں کرتے میرے بھائی تاکہ وہ ہمارے لیے ہی بنے گئے وہ ہمیں ہمیں ستانے کے لیے نہیں بنائے گئے ہیں وہ ہمیں محفوظ رکھنے کے لیے بنائے گئے ہیں اگر ہر شکص ذمہ داری سے ڈرائیونگ کرے تو بہت سے حادثوں روک جا سکتے ہیں نا بھائی جان
بالکل بھائی میں آپ کی بات سے بالکل سہمت ہوں بھائی جان بھائی جان اگر ہم دیکھیں گے اسیح طرح روڈ ایکسیڈنٹ کی سب سے بڑی جو وجہ ہے اوور اسپیڈنگ ہے بائی جان اگر ہم بہت سے لوگ جلدی منزل تک پہنچنے کے لیے گاڑی بہت تیز چلاتے ہیں بائی جان تیز رفتاری کی وجہ سے ڈرائیور گاڑی پر کنٹرول کھوج دیتا ہے اور ایکسیڈنٹ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے بائی جان اسی لیے ہمیشہ یڈ لٹ کے مطابق مطلب گاڑی چلانی چاہیے مطلب یہی طیرح یاد ررکھ کہ چند منٹس مطلب کیا کرتے ہم مطلب چند منٹس بچانے کے لیے اپنے اپنے یا کسی اور کی زندگی کو خطرے میں ا ڈالنا بالکل ٹھیک نہیں ہے مجھے لگتا ہے ٹریفک سگنلز اور روڈ سائنز کی پابندی محفوظ ڈرائیونگ کا بنیادی اصول ہیں بھائی جان ریڈ لائٹ پر روکنا گرین لائٹ پر چلنا اور زیبرا کراسنگ پر پائیدل چلنے والوں کو راستہ دینا ہر ڈرائیور کی ذمہ داری ہے بھائی جان اسی طرح یو ٹرن نو پارکنگ اور اسپیڈ لمٹ کی سائنس کا ا احترام کرنا بھی ضروری ہے میرے باائی جان
ہاں بھائی جان تو اسی کے ساتھ ساتھ میں لائ میں سب سے پہلے بات کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیں سیٹ بیلٹ پہنی چاہیے سیٹ بیلٹ ایک چھوٹی سی چیز ضرور ہے میرے ب جان لیکن حادثے کے وقت جان بچا سکتے ہے م کہ اس طرح مطلب کہ موٹر سائیکل چلانے والوں کو ہمیشہ ہیلمٹ پہننا چاہیے میرے بھائی ہیللمٹ سر کی حفاظت کرتا ہے اور مطلب کہ زخمی ہونے کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے میرے بھائی جان تو ڈرائیونگ کے وقت کبھی بھی مالک موبائل فون کا استعمال نہیں کرنا چاہیے لہ ایک چھوٹی سی مطلبک لاپرواہی بھی بڑے حادثوں کا سبب بن سکتی ہے تو اگر ضروری کال ہوناا تو پہلے گاڑی کو محفوظ جگہ پر روکنا چاہیے پھر ہمیں بات کرنی چاہے تو ہمیشہ اسپیڈ لمٹ کا خیال رکھنا چاہیے میرے بھائی جان بہت تیز رفتار سے گاڑی چلانا مطلب کہ بہادری نہیں ہے میرے بھائی جان بلکہ خطرہ ہوتا ہے بھائی جان تو اکثر ہم جوش میں آ کر مطلب کہ تیز گاڑی چلا دیتے ہیں لیکن وہ اچھا نہیں رہتا ہمارے لیے ہم ہم اس ٹائم مطلب کہ بہت خطرے سے گزر چ مطلب کہ گزرتے ہیں تو اکثر لوگ لوگ جلدی بلکہ پہنچنے کے لیے اسپیڈ بڑھا دیتے ہیں اوور اسپیڈنگ کرتے ہیں جیسے کہ آپ نے ابھی ابھی بولا لیکن اس سے اپنی اور دوسروں کی جان خطرے میں ڈال دیتے ہیں تو بہتر ہے کہ مطلب کہ تھوڑی دیر دیر سے ہی پہنچے مگر محفوظ پہنچے اور ٹریفک مطلب کہ سگنلز اور روڈ کا قانون کی پابندی کرنا ہر ڈرائیور کا فرض ہے میرے بھائی ریڈ لائٹ پر رکنا گرین لائٹ پر چلنا اور زیبرا کراسنگ پر پیدل چلنے والوں کو راستہ دینا ایک اچھی ڈرائیور کی پہچان ہے ہے نا بھائی جان
بالکل بھائی جان آپ نے بالکل درست بات بتائی اسی طرح بائی جان چس شراب یا نش اچھا کر کے ڈرائیونگ کرنا
ہاں بھائی جان وہ بہت ہی غلط بات ہے آگے بڑھی
اور انتہائی خطرناک عمل ہیں بھائی جان نہشا انسان کی سوچ پوچھنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے بھ جان اسی طرح نیند کی کمی یا تھکان کی حالت میں ڈرائیونگ بھی نہیں کرنی چاہیے مطلب ہمیں کیا ہوتا ہے ہم اگر کبھی دور جاتے ہیں مطلب ایک ڈرائیور ہوتا ہے ہمارے بس ان ہم خود سوتے ہیں وہ سوتا بھی نہیں ایسے ہی گاڑی جو پھر اچانک اس کو نیند پڑتے آگے گاڑی آ جائے گی تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا اسی طرح اگر ڈرائیور تھکا ہوا ہو تو تو اسے آرام کرنے کے بعد ہی سفر شروع کرنا چاہیے برسات دھند یا رات کے وقت ڈرائیونگ کرتے ہوئے مزید احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے بھائی جان کیونکہ رات میں ا نہیں دکھتا ہے اسی اسی ایسے موسم میں سپیڈ کم رکھنی چاہیے ہیڈ لائٹس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے اور دوسرے گاڑیوں سے مناسب فاصلہ رکھنا چاہیے اس سے ایکسیڈنٹ کی امکان کم ہو جاتے ہیں
ہاں وہ اسی اسی مل کہ جو آپ نے بتایا کہ کیکہ بارش دونی اندھیری رات میں ڈرائیونگ اور بھی زیادہ احتیاط سے کرنی چاہے تو مط کہ اور آپ نے بتایا ایسے موسم میں اسپیڈ کم رکھی ہیڈ لائٹرس ٹھیک طرح استعمال کریں اور گااری کے مطلب کہ درمیان مناسف فاصل رکھے تو یہ آپ نے بہت ہی اچھی بات کی میں بالکل متاثر ہوں آپ کی باتوں سے تو اگر ڈرائیور تھکا ہوا ہو نا یا اسے نیند آ رہی ہو تو اسے ڈرائیونگ نہیں کرنی چاہی تھکان کی وجہ سے لیکن توجکام ہو جاتی ہے اور حادثے کا امکان بر جاتا ہے تو سفر سے پہلے آرام کرنا بہت ہی ضروری ہے میرے بھائی تو شراب یا نشا یہ بالکل غلط بات ہے تو گاڑی چلانے سے پہلے اس کی حالت دیکھ یہ نہیں چاہے بریک دیکھنے چاہے وہ ٹھیک ہے نہیں ٹائر دیکھنے چاہے وہ ان کو مطب قسمت گئے ہیں زیادہ تو لائٹس اور ہارن ٹھیک کام کر رہی ہو اس میں نظر دینی جائے تو اگر یہ سب چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں پہلے تو سفر زیادہ محفوظ اور آرام دہ ہوتا ہے تو چھوٹی سی مطلب خرابی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہے وہ مطب کہ کبھی پھر بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے تو ہمیں دوسرے ڈرائیورس کے ساتھ بھی اچھا اچھا رویہ رکھنا چاہیے لطائ کہ بجائے ہارن بے وجہ ہارن نہیں بجانی چاہے غصے نہ کرنا چاہیے اور مطلب صبر سے کام لینا چاہیے روڈ پر مطلب کہ تحامل اور اخلاق بھی سیف ڈرائیونگ کا حصہ ہے میرے بھائی جان تو بچوں بزرگوں اور پیدل چلنے والوں کا مطلب کہ خاص خیال رکھنا چاہیے اسکول ہسپتال اور بھیڑ والی جگہ پر مطلب کہ اسپیڈ ہمیشہ کم رکھے ہیں نا بھائی جان تو سیف ڈرائیونگ صرف قانون کی پابندی نہیں ہوتی میرے بھائی بلکہ انسانیت کی نشانی ہے تو جب ہم ح احتیاط سے ڈرائیونگ کرتے ہیں تو اپنی اور اپنے گھر والوں اور دوسرے لوگوں کی زندگی محفوظ بناتے ہیں نا بھائی جان
بالکل بھائی جان آپ نے بالکل درست بات فرمائی ہے بھائی جان اسی طرح وییکل کے ریگولرلی مینٹینس بھی سیف ڈرائیونگ کا اہم حصہ ہے بھای جان مطلب گاڑی کی برییکس ٹائرز لائٹس مررس اور انجن کو وقت پر چیک کر کروانا چاہیے اگر گاڑی میں کوئی خرابی ہو تو اسے پورن ٹھیک کروانا چاہیے ایک اچھی حالات میں وہیکل سفر کو زیادہ مح و بناتی ہیں اسی لیے اسی طرح جو پائیدل چلنے والے اور سائیکلسٹز کا احترام کرنا احترام جو ہے وہ کرنا بھی ہر ڈرائیور کی ذمہ داری ہے سکول ہاسپٹل اور بھیڑ والی جگہ جگہوں کے قریب گاڑی آہستہ چلانی چاہیے اگر آپ دیکھو گے مطلب کبھی اچانک سکول سے بچے نکلتے ہیں یہاں سے ایک مطلب ڈرائیور جو ہے وہ ریش ڈرائیونگ کرتا ہے وجہ مطلب مجھے لگتا ہے جب بھی س اسکول کے پس ایک ڈرائیور پچے گار لے کے وہ آہستہ وہاں پر چلا یا ہاسپٹل کی بات کرتے بات کرے تو ہاسپٹل ہاسپٹل جہاں ہوگا وہاں پر بھی آہستہ گاڑی چلائے بجو اور بزرگوں کو روڈ کراس کرتے وقت راستہ دینا انسانیت اور ذمہ داری کی نشانی ہے بھائی جان سیف ڈرائیونگ صرف اچھا اچھا بھائی جان آپ بتائائی کچھ
تو بھائی ج مانب کہ آخر میں میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ رفتار سے گاری مطلب کہ قیمتی انسان جان ہے تو رفتار سے زیادہ تو مطلب کہ قیمت تو انسان کی جان کی ہوتی ہے تو ہمیشہ ٹریفک رولس کی پابندی کرے کیونکہ کہ وہ تو ہمارے ہی لیے بنے ہیں ہماری حفاظت کے لیے بنے ہیں تو ہم ان سے مطلب کہ چڑتے کیوں ہے تو سیٹ بیلٹ اور ہیلمٹ کا استعمال کرے موبائل فون سے دور رہے اور ہمیشہ احتیاط کے ساتھ ڈرائیونگ کرے اگر ہر شخص ذمہ دار ڈرائیور بن جائے نا تو ہماری روڈ زیادہ محفوظ ہو سکتی ہیں اور مطلب کہ حادثوں میں بھی بہت کمی آ سکتی ہے تو میرے بھائی سیف ڈرائیونگ سیف ڈرائیور کے لیے نہیں بلکہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے جو بھی روڈ کا اس استعمال کرتا ہے تو اگر مطلب کہ ایک ڈرائیور احتیاط سی گاڑی چلاتا ہے تو وہ اپنی جان کے ساتھ کا دوسروں کی بھی جان کی محفوظ رکھتا ہے تو اس لیے ہر ڈرائیور کو ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے نا بھائی جان اکثر روڈ ایکسیڈنٹس کی وجہ سے تیز رفتاری ہوتی ہے موبائل فون کا استعمال ہوتا ہے ٹریفک رولز کی خلاف ورزی ہوتی ہے اور مطلب کہ تھکان اور لاپرواہی ہوتی ہے تو کبھی کبھی گاڑی کی خرابی بھی ہائسون کا سبب بن جاتی ہے تو ان مطلب کہ تمام باتوں سے بچ کر ہائسون کو کم کیا کیا جا سکتا ہے تو ہمیں ان پہ غور و عمل کرنا چاہے تاکہ ہم ہاتھوں سے بچ سکیں میرے بائی جان تو بائی جان آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا اچھا لگا مجھے امید ہے کہ آگے بھی بات ہوتی رہے گی اور ہماری یہ باتیں بھی حالانکہ مانا کہ بہت آگے چلی جائے گی ہم دوسروں سے بھی یہ باتیں کریں گے تاکہ کیا ہوگا کہ وہ بھی احتیاط کریں گے پھر ذمہ دار ناگرک بیں گے تو بھائی جان آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا اچھا لگا اللہ حافظ
ہاں